ہیلو
ہیلو ہیلو
ہیلو
آواج
السلام و علیکم
م ہاں جی کیسی ہو ہیلو
ہیلو
ہیلو اور سب خیریت جی میں بھی بالکل خیریت سے ہوں ہاں بس بیٹھی ہوئی ہوں اور کھانا لائی
جلائی
اچھا تو کیا پکا لیا آج آپ نے
آج ہم نے آج ہم نے سالن بنائی سالن کی سبزی بنائی تھی
جی جی ان شاء اللہ یہ
کم
جی یہ تو بہت اچھی بات ہے آج آپ نے سالن پکایا تھا
ہاں سالن اور نان منگائی مارکیٹ سے نان اور سالن سب نے کھانا کھایا تھا
جی جی ان شاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے میری امی جاننی تو آئے ویسے ہی سدھارن کھانا پکایا تھا میری امی جاننے ہیں آج کیا آلو کے پراٹھے پکائے تھے
دم اچھا ہو رہا ہے نا اس وجہ سے آلو کے پراٹھے تو بہت ٹیسٹی لگ رہے ہوں گے ہے نا
جی جی بالکل اب اییسے نا میں بیٹھی تھی میں ناج صبح چھت پر بیٹھی تھی اور نا اور بہت سارے چیل کو اڑتے ہوئے دیکھا میں نے تو میں نے سوچا کیوں نہا آج ہم پچھیوں کے بارے میں گ تو کر لے
ہاں کچھ وہ مجھے بھی مجھے پچیوں کو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی پچے د دیکھنا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے سچ میں
جی بالکل بچے نا پرکرتی کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں بالکل صحیح فرمایا آپ نہیں پشو پچھی ہمارے پریا لڑکا مہت پور ای سا ہے
جی ہاں تمہارا پسند پسندیدہ جانور کون سا ہے
جی میرا پسندیدہ جانور گھوڑا ہے بوھت تج اور سندر اور وفادار جانور مانا جاتا ہے
اچھا مجھے تو گائے بہت پسند ہے کیوںکہ وہ شان سو آپ کی ہوتی ہے اور ہمیں دودھ بھی دیتی ہے
جی جی ان شاء اللہ بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے گائے کسانوں کے لیے نا بہت ہی اپیوگی ہوتی ہے
جی
اور ویسے نا آپ کا پسندیدہ پکشھی کون سا ہے
مجھے مجھے مور بہت پسند ہے
کیا ہوا
مجھے مور بہت پسند ہے
جی جی ان شاء اللہ بالکل مجھے بھی مور بہت پسند ہے جب مور اب اپنے پنکھ پھیلا کر ناچتا ہے تو نا بہت سندر لگتا ہے مور
ہوں بالکل اس لیے اسے بھارت کا راشٹر پکشی بھی بھی کہا جاتا ہے
جی جی ان شاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ مور کو ہر کا راشٹر پکشی کہا جاتا ہے ا ور یسے نہ ہمارے آس پاس کئی طرح کے پکشی دیکھنے کو ملتے ہیں
جی ہاں آپ صبح اٹھ کر کام مطلب کبوتروں کو دانا ڈالتی ہو
جی جی انشاء اللہ بالکل میں تو صبح اٹھ کر کبوتروں کو ڈانا ڈال تیوں اور کبوتر گوریہ تو طوطا مینا اور کوئی عام طور پر دکھائی دیتی یہ سبی پکشیوں کو میں دانہ ڈالتی ہوں صبح اٹھ کر
صحیح کہا لیکن اب ان کی سنکھیا پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے
جی جی چلو بالکل شاید نہ پریا۔ وڈن میں بدلاو اور پیڑوں کی کمی سے نہ اس کا کارن پیڑوں کی کمی اس کا کاران ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کیا جگہ جگہ ٹاور وغیرہ لگ ہوئے ہے جگہ جگہ شہروں میں پیڑوں کو کاٹ کر فیکٹریاں وغیرہ لگا دی ہیں تو جو فیکٹریوں کا زہریلا لگ دھواں ہوتا ہے نہ تو ان سے کیا بہت سارے پکشیںاں ہیں جو تو گئے ہیں اور پیڑوں پہلے تو کیا پنچھی پیڑوں پر کا بنا لیتے تھے اپنا تو آج کل کیا ہے ان کے لیے پیڑ پودے بیوی نہیں ہے تو نہ پچھیوں کے لیے بھی نہ سوراکشیت سوراکشیت استان چاہیے
ہاں پہلے جیسا ماحول بھی نہیں رہا نہ پہلے جیسے تھا اب تو بہت چینج ہو گیا واتورن
جی جی انشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی باجی آپ اب ویسے نہ پشو پکشی نہ انسان کے کئی کام بھی تو آتے ہیں
جی ہاں آپ کیا تم کبھی چڑیا گھر گئے ہو
جی جی ان شاء اللہ بالکل میں ایک بار چڑیا گھر گئی تھی میں میں نہ وہاں پر بہت سارے پچھیوں کو دیکھا تھا مجھے نا چڑیا گھر جا کہ بہت اچھا لگا میرا تو نہ وہاں سے آنے کا من ہی نہیں کر رہا تھا چڑیا گھر سے
جی باجی آپ نے کون کون سے وہاں جانور دیکھے تھے
جی میں نے وہاں پر کئی جانور دیکھے تھے شیر چیتا ہاتھی
جی صحیح فرمایا آپ نے وہاں تو سارے جانور ملتے ہیں شیر کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا
جی شیر کو دیکھ کر نہ مجھے بہت اچھا لگا اور شیر سے زیادہ نہ مجھ کہ ہاتھی کو دیکھ کر بھی بہت اچھا لگتا ہے
جی جی بالکل ہاتھی بھی بہت وشال ہوتا ہے نہ ہے نہ باجی
جی جی باجی بالکل صحیح فرمایا آپ نے بہت طاقتور ہوتا ہے ہاتھی اور کافی بددھمان بھی مانا جاتا ہے ہاتھی کو تو
جی بالکل آپ صحیح بول رہے ہو جنگلوں میں رہنے والوں مطلب سورکشا بھی کرتا ہے ضروری ہے
جی جی بالکل جنگل کٹنے سے نہ ان کے رہنے کے استان بھی کم ہوتے تے جا رہی ہیں آج کل تو
ہاں کیونکہ کمپنیوں وغیرہ بن رہی ہیں وہاں پر اس وجہ سے تو روڈ وغیرہ بنوا دیتے ہیں برج کے لیے جانور بھی بہت پریشان ہے کہاں جائے
جی ان شاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے اب ایسے نا اس لیے نا بنی جی اس لیے نا ونیہ جیو سرچن بہت مہتوپورن ہے ہمارے لیے
یہ بہت اچھی بات ہے آپ آپ نے صحیح فرمایا اور آپ کی باجی کیا کر رہی ہیں
جی میری باجی تو سو گئی میری باجی تو نا سو جاتی ہیں نو بجے سو جاتی ہے میری باجی تو
اور تمہاری امی جان
میری امی جان بھی سو گئی
اچھا آپ کے ابو مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے
جی ہاں میرے ابو ہیں وہ دن میں پانچ چار سے پانچ وار نماز پڑھتے ہیں
ہاں پانچ ٹائم کی ہوتی ہے نا تو اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہوتا ہے نماز پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے ان ہ
جی جی
پڑھو اپنے اپنے اسلام میں کیا ہے نماز پڑھنا ضروری ہے اپنے دھرم میں قرآن شریف قرآن شریف پڑھنا چاہیے
جی بالکل بالکل اور نہ نماز کے ساتھ ساتھ میں نماز پڑھتے پڑھتے نا ہمارا ایکسرسائز بھی ہو جاتا ضروری ہے ہمارے لیے نماز پڑھنا
ہاں سریر شریر کا بھی ایکسرسائز ہوتا ہے شریر بھی صحیح رہتا ہے اس سے اپنا دماغ بھی صحیح رہتا ہے اور پھر اللہ بھی خوب برکت دیتا ہے گھر میں کوئی کمی نہیں رہتی جب ہم نم نا اللہ کا نام بھی لیگے تو صبح شام
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہو با جی آپ اور نہ ہمیں نا یہ سب تو کرتے رہنا چاہیے آ ویسے نا میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں نا جتنے بھی یہ فیکٹریاں وغیرہ ہیں کارخانے ہیں اور یہ ٹاور وغیرہ لگی ہوئی ہے کیوں نہا ہم ان پر روک لگائے اور ان کی جگہ پر نا پیڑ پودے لگائےیں تاکہ جو جتنے بھی پھٹی ہیں جو نشٹ ہو رہے ہیں تو نا جتنے بھی پچھی ہیں وہ آرام سے اپنی زندگی جی سکے اگر ایک بھی پ اچھی نہیں رہے گا تو پھر جو آگے آگے آنے والی پیڑھی ہے پھر وہ کیسے جیوت رہیں گی بنا پیڑ پودوں کے اگر پیڑ پودے رہیں گے تو واتورن سنت سنتلت رہے گا اگر پیڑ پودے نہیں ہیں تو پڑ کچھ بھی نہیں ہے ہم آکسیجن وغیرہ بھی نہیں لے پائیں گے
ہاں جی باجی آپ بات صحیح کہہ رہی ہو آپ کی بات ہے سہناپور خاص کر گرمیوں میں جب انیں خاص کر گرمیوں میں جب انہیں پانی ڈھونڈنے میں کٹنائی ہوتی ہے کیا آپ چھت پر پانی رکھتی ہو برتن برتن میں
جی جی بالکل میں چھت پہ پانی رکھتی ہوں اور مجھے نا بہت سکون ملتا ہے یہ ایسے کام کر کے نا پچیوں کی پشو پچیوں کی رکچا کر کر ان کی سیوا کر کر مجھے نا سکون ملتا ہے
جب ہم اب یہ کام نہیں کریں گے ایسا تو پھر کون پانی کہاں سے پیئیں گے وہ رکھنا چاہیے چھت پر پانی بھر کے گرمیوں میں
جی بالکل باجی مجھے نا آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
مجھے بھی آپ سے بہت اچھا لگا
اللہ حافظ
ٹھیک ہے خدا حافظ پھر ملتے ہیں ہ